ہیلو
ہلو
ہاں ہیلو
آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے اپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک بس میں بیٹھا ہوں کھانا کھایا
ہاں کھانا کھایا آپ نے کھایا
ہاں میں نے بھی ابھی کھایا سب لوگوں نے کھایا کہ صرف آاپ ہے
نہیں سب نے کھایا اب یہ خالی چھوٹے بھائی کو کھانا تھا پتہ نہیں اسے بولا میں نہیں کھاؤں گا
ہو
ہاں اور کیا بنایا تھا آج گھر میں
ہمیں تھا ہاں گوشت تھا ہمیں اج
اور توہر ایک گھر میں گوشت ہے
ہاں کیونکہ عید کا ٹائم تھا نا
اچھا مجھے بولو اپ نے کی قربانی
قربانی نہیں اس بار نہیں کی
میں تو سوچ رہی تھی آپ نے نہیں لایا
ہاں اپ لوگوں نے کی قربانی
کہ اپنے گھر میں
ہاں ٹھیک
اور
بیٹ کتنا تھا کتنے قربانی کی
ہم نے لائے تھے بکرے دو اور بھیڑ ایک
جی
ہوں اور آپ سناؤ
میں تھی اور بتاؤ آپ
ہمیں پتا ہے ہمیں کرنا تھا ہمیں کرنا تھا دوس دوسرے عید کے دن قربانی لیکن پتہ نہیں جو بیڈ تھا اس کو کچھ پرابلم ہو گئی تھی جیسے اچھی بات ہے اس کو پرابلم ہوگ گئی تھی پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تو وہ کھاتا تھا اور وہیں پہ گرتا تھا کھاتا تھا
پھر اس کو چیک اپ وغیرہ نہیں کروایں
نہیں پھر انہوں نے پہلی عید کے دن ہی اسی کوکربان کر لیا تو
اچھا ٹھیک اس کو مطلب کچھ ڈیمیج ویمیج تھا
اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا وہ ٹھیک تھا اچھے سے تھا ہمیں سمجھ نہیں آ اس کو پتا نہیں کھانا زیادہ ہو گیا کیا ہو گیا
اس کو شاید کھانا ہی زیادہ ہو
اس کو کھانا زیادہ ہو گیا ہے شاید پھر اس کو پتہ نہیں یہ جو اصل میں پیشاب ہوتا ہے نا وہی بند ہو گیا تھا اچ تھا
تو پھر اس کو اسی کے
پھر پتا نہیں وہ ڈر گئے تھے پھر انہوں نے بولا کہ ہمیں لگا یہ رات نکالے گا یا نہیں اب نقصان ہوگا پھر اصل میں انہوں نے مجھے میں ہوںا اصل میں ابھی مائی کے میں نہیں ہی انہوں نے مجھے بلایا س تھا کرر دوسریید ک دن بولا تھا اب دوسری ک دن آنا ہمیں قربانی کرنی ہے پہلی عید کے دن سب بزی ہوتے ہیں اب آبھی ابھی کام کے ساتھ ہی ہو تو اس لیے ہم نے دوسری تھی در میں نے سو ٹھیک ہے پھر شام کو میرا پتی آیا اس نے بولا کہ ہمیں ایک قربان کرنا پڑا میں نے بولا کیوں اس سے بولا ایسے اس کو پرابلم ہو گئی ہم نے سوچا اب وہ رات نکل پائے گا یا نہیں
ا پھر قوربانی کی گش د ہیں
ہاں پھر پہلے دن ہی انہوں نے کی تھی ایک کی پھر دوسرے دن میں صبح آ گئی سویرے نا سات بجے ہی
پرکی ان دو کی
سر کیے اڈوکے
ٹھ ہے
اور آپ کے وہاں کسی نے کی مطلب کسی نے بھی چاچو ماموں
ماموں نے کی تھی اس کو بھی تین بیڑ تھے بڑے والے ماموں میں
وہ کت ہاں آپ نے ان کا سنیپ بھیجا تھا وہ کتنی اچھی تھی شکل سے
ہاں بہت اچھے تھے وہ اسے دو پہلے دن کیے اور ایک کیایا لاسٹ
کیوں
وہ کرتا ہے نا ویسے ہی
دو بار مطلب گند مچانا
وہ اور دوسرا جو بٹ پھر باش ہے وہ پھر کہتا ہے دوسری عید کے دن
ارے نہیں ہم کرتے ہیں ایک ہی دن لیکن آج ہمیں پرابلم ہو گئی اس لیے ہمیں ایسا کیا لیکن وہ کیوں دو دو بار پھر گانوا چاتتے ہیں
پتا ہے نہیں
آپ گئے تھے پھر وہاں
ہاں میں پہلی عید کے دینتا ہوں
انہوں نے بلایا تھا آپ کوئی ایسے ہی جاتے ہو آپ
انہوں نے بلایا تھا عید سال تھا نا ہمیں بڑی عید کے س ہمیں روز جانا پڑتا ہے
وہی نا وہی وہی پہلے عید کو جاتے ہیں جب قربانی ہوتی ہے کسی کی تو اس
ہاں اس ٹائم جاتے ہیں
اچھا مجھے بولو یہ آپ کی امی بھی گئی تھی
کیونکہ صاح اس نے صاب کو بولا تھا نا دادی وادی کو بھی گئے تھے صبح نماز پڑھ کے اس نے کی نا گڈ بارگ اس لیے ہم جلد ہی صبح گئے ہلو ہلو ہیلو ہلو ہلو کی آواز ہی چلی گئی ہلو آواز نہیں آ رہی آپ کی
ہلو
اب کی آواز ہی چلی گئی تھی
نہیں مجھے یہ بیٹی نہا بلا رہی تھی اس کو میں نے رکھا تھا اندر نہا نانو کے پاس
ہوں
اب یہ ڈھونڈ رہی تھی تو اس نے مجھے بلایا اس نے کہا اس کو وہی لے جاؤ یہ رو رہی ہے میں نے کہا میں ابھی برتن ہی دو رہی ہوں
ہوں
ا میں پہلے گ اسی کولا نے
اس نے کھایا کھانا
ہاں ہاں اس نے کھایا کھانا
اچھھی سے یا اس نے کچھ ہلہ ہی مچا ہے
کہاںاں نہیں نہیں اس نے اچھے سیکھا نہیں نہیں ہاں اچھے سیکھا یہ خالی دیکھتی ہے نا اس ف ریلس بولتی ہیں مجےھویا بابا دیک کھوی آ بابا
ہاں یہ وہ ریلس بہت زیادہ دیکھتی ہے وہ ایک کہ ریلے بہت بار دیکھتی
پت نہیں یہ کیوں اس کو کیوں لگا کہ وہ آپ کے جیسا ہے
ہے نہیں لیکن میرے جیسا لیکن آپ اس کو لگا تو کیا کریں
ارے نہیں وہ ہے
میں نے کہاں دیکھا
مجھے بھی لگتا ہے اس کا اس کی آئی ڈی ہے کچھ ہرپریت یادو
ہوں
زیرو زیرو سیون اب دیکھنا یہ خالی دیکھتی ہے اس کے کی ریلز اس کو لگتا ہے کہ وہ آپ ہو
وہ یہ بہت ریلس دیکھتی ہے اس کی
بہت زیادہ یہ خالی وہی دیکھتی ہے اور کچھ بھی نہیں
کھانے کے ٹائم بھی وہی ریلس دیکھ
کھانے کے ٹائم بھی زیادہ تر دیکھتی ہے نا یہ ج
ہاں میں آیا تھا صبح ہی شاید وہی ریل دیکھ رہی تھی
یہ تو خالی وہی دیکھتی اور کیا
بہت زیادہ
ہاں ہاں
کلی سوئی نہیں
نہیں ابھی کہاں سوئی ہے ابھی یہ بیٹھی ہے
اچھا
ابھی اصل میں دن میں آج ہم سوئے نا میں بھی سوئی نا جبنا میں نے کہاب گھر گئے تھے اس ٹائم
ہاں ند نہیں
تو یہ مجھے اصل میں سر میں درد تھا بہت زیادہ میں صبح گئی تھی نا کہیں مجھے ک ال میں بہت زیادہ درد تھا اصل میں ہوتا ہے نا کبھی بھی جب جاتے ہیں تعزیت وغیرہ پہ پھر اپنا بھی یاد آتا ہے
اس ٹائم ہوتا ہے اس کے ساتھ بد
تو پھر مجھے وہاں سے آ کے سر میں بہت زیادہ درد تھا پھر میں سو گئی وہاں سے آ کے اس کو بھی میں نے اپنے پرس رکھا اور وہ چھوٹی والی بہن بھی آئی
اچھا کیا
وہ بھی آئی تھی میرے پاس ہی کمل میں پھر یہ دون اس پھر یہ دون اس سو گئے تھے ہاں اور کیا
اچھا ٹھیک
تو
اس نے کھایا کھانا
سب نے کھایا کھانا پتا نہیں وہ بھی شاید کسی سے بات کر رہی تھی توبھی
کر رہی تھے کر رہے
پتا نہیں کر رہے ہیں شاید
ٹ ٹ وہ کیا پھر اس نے ہلو ہلو
ہاں ہاں
آواز ہی جا رہی ہے کود
نہیں بولو
پتہ ہوكس بض بس بیٹھا تھا کر
میں نے کہا میں ابھی برت نہیں د رہی تھی اور آپ سنا پھر کیا بول رہے تھے ہم ہاں یہ نا پھر وہ کرتے
ہاں وہ دوسری چیز کی ایک وہ پھر کرتے ہے کانٹریبیوٹ وہ نا
وہ مت وہ مت کر وہ مت کرتے پھر وہ ایک مت وہ گھر میں ہی رکھتے ہیں
مجھے نہیں لگتا وہ سارا ڈسٹریبیوٹ ہی کرتے
اچھا
ہاں
چلو نہیں اس میں کیا ہے مطلب ایک ہیسہ تو گھر میں بھی رکھ سکتے
ہاں ان کی مرض پتا نہیں ہو وہ کرتے ایک دوسری عید کو دو کرتے پہلی عید کو
اچھا مجھے بولو وہ سوچ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں نیا گھر بنانا ہے پھر بنایا
ابھی نہیں بنایا ابھی ٹائم ہے شاید ہاں ابھی نہیں بنا ہے مت بھیجا ان لوگوں نے وہ واللامہ کہا پرانا والا
وہ نے بھیجا پھر
ابھی کہاں بھیجا اس کو جو خریدا رہی ہیں آپ
انہوں نے لیا ہے نا زمین کہیں پہ
ہم لوگوں نے زمین لیا ادھر پارک کے پاس ادھر سے ہی
اچھا اچھا تو م دم یہ بھی بہت اچھا ہے ان کا ہے نا
کیا
یہ والا مکان ان کو بہت اچھا ہے
ہاں یہ بھی اچھا ہے ان کو
وہ کیوں پھر مطلب بیچ رہے ہیں نیا بنائیں گے
بڑا زمین کی پرابلم ہے ابھی
اچھا اچھا
ہاں
آپ کتنا لیا
ت سے پاتائی نہیں ایسے دس
یہ کتنا تھا
کام ہی تھا مجھے اس کا پتاہ نہیں ہے
چلے ٹھیک ہے
میں آپ کو کرتا ہوں فون بعد میں ٹھیک ہے
چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اوکے ا
کرو پات